ہیلو آواز نہیں آ رہی آپ کی ہیلو
جی فاریہ
ہاں ہاں اب ا رہی ہے میں کہہ رہی ہوں آپ کیا پوچھ رہی تھی
یہ کہ آپ اچھے سے اپنا ورک کر وایں گے
ہاں ہاں
نہیں تو
وہی چیز ہے نا کہ مطلب میرے بچے اسکول سے بھی فون آ رہا ہے میری میم کا بھی فون آیا تھا اب میں کیا بتاؤ ان کو مطلب میں میر اب جانے والی تھی میں میں پرسوں جانے والی تھی بس اور اس کی شام کو طبیعت ایک دم سے خراب ہوگئی ا بھائی کیا ہو گیا ایک دن اتنی وامٹنگ ہوئی اس کے بعد سے میں نے کہا چلو ٹھیک ہو جائے گی وہ کہاں وامٹنگ کہاں فیور آ گیا پھر اس کے بعد سے سردر میرا سب کو چ ٹھیک ہے بٹ میرے سر درد نہیں جا رہا ہے
اور سر درد ہوتا ہے نا تو سمجھلو انسان کو بہت دقت ہو جاتی ہے
ہاں پوری ایک تو باڈی پین ایسا ہو رہا ہے اس کے بعد سر درد بھائی میں میرے کہنے کا مطلب ہے چلو میں فیور بھی دیکھ لوں گی میں باڈی پین بھی جھیل لوں گی لیکن میں سر درد نہیں جھیل سکتی ارے بھائی اتنا گندا ہوتا ہے کہ میں کیا بتاؤں کچھ سمجھ میں ہی نہیں آتا ہے سوال
برابر
بس اور ایک تو مطلب جلدی طبیعت نہیں خراب ہوتی ہے مین بات یہ ہے کہ مطلب کبھی طبیعت نہیں خراب ہوتی ہے جلدی اب نسکان میں ایک جو ہاں ہاں سال میں ایک دو بار ہوتی ہے تو پھر بڑی الجھن سی ہوتی ہے
ہ نہیں تو اب آپ ٹریٹمنٹ اچھے سے لو ٹینشن مت لو تاکہ ٹھیک ہو جاؤ آپ ٹینشن ہوگی تو ٹھیک کیسے ہوگی یہ بات ہو جاتی اور جو بھی آپ کو ڈاکٹر نے بولا ہے ویسے رہو ویسے اتنا پرہیش کر کے رکھو
ہاں یہ تو پرہز نہیں ہوتا ہے میرے سے بالکل
کیونکہ آپ کا کیا ہونا کالج کی چھٹیاں ہو رہی ہیں نا
ہاں ہاں
تو وہ دقت ہو جائے گی آپ کو
ہاں ا
کتنا آگے چیپٹر آپ کا چلا جائے گا پھر آپ کو اتنا پھر سے سب کچھ
ہاں صحی بات ہے مجھے واپس اتنا سب کچھ دیکھنا پڑے گا میں یہی سوچ رہی ہوں میرا بہت زیادہ دماغ خراب میں سوچی بس میں جلدی سے ٹھیک ہو جاوں میں جاؤں
ہاں ہے جس کا قد
اس میں ممی نے سب پریس وغیرہ کر کے رکھ دیا تھا ڈریس وغیرہ جوتے مجھے سب ایک دم پرفیکٹ تھا بس مجھے جانا ہی تھا بس میری طبیعت ہی ایک دم سے خراب ہوگی آج صبح پانچ بجے میری جو طبیعت خراب ہوئی ہے میں ایسے کاپ رہی تھی اٹھ کے
ہ اب اس کے اگے کچھ نہیں کر سکتے کیا کریں ابھی سواست اچ ہمے تو پھر کیسے پڑھو گی کچھ نہیں کر پاؤ گی نا
وہی چیز ہے
سر کا درد نہیں جائے گا پھر پریسر ڈالو گی تو کیا ہی پڑ پاؤ گی
یہی چیز ہے اسی لیے میں سوچ رہی ہوں کہ بس ٹھیک ہو جائے میں دوا لے رہی ہوں پراپر دوا لے رہی ہوں میں صبح بھی میری طبیعت خراب ہوئی تھی صبح دوا تھی نہیں تو میں مطلب اتنا کانپ رہی تھی میں میں نے بیڈ پر لیٹا میں آپ کمبل دیکھ رہی تھی کہ بھائی کچھ کمبل مل جائے میں کھول دوں پھر دیکھا ممی بھی نہیں تھی صبح دیکھا اوپر والے روم میں تھی ممی پھر میں نے جو بھی ملا میں نے اوڈھ کے سوئی اس کے بعد میری نیدی کھلی کیونکہ میں سوئی تھی رات میں تھی رات میں سے طبیعت خرابی تھی جی بالکل ہاں پھر پانچ بجے کاریب سوئی تھی تو پھر اب دیر میں نیند کھلیگی پھر اٹھتے ہی ایسا بھیانکر زکھام ہو گیا زکھام نہیں تھا اور کل زکھام بھی ہو گیا پھر پھر صبح صبح اتنا گندا زکھام ہو گیا اور زکھام میں تو سر درد ہوتا ہی ہوتا ہے
برابر
پھر اس کی دوا لے کر آیا کچھ آرام ہی نہیں ہے
کیا کرو گے سردی ہوا ہے نا تو تھوڑا سا ٹائم دینا پڑے گا سر
ہاں ہاں اور پھر کچھ اچھا بھی نہیں لگ رہا کھانا بھی نہیں اچھا لگ رہا کھانے کا من ہی نہیں ہو رہا ہے
نہیں اچھا لگتا ہم بتاتے نہ ایک بار نہیں اچھے ل تو بالکل نہیں اچھا لگتا کھانے میں بھی سب پرابلم آتا ہے
یہ دوا بالکل ہی نہیں ش وٹ کر رہی ہے
ہوں آپ کی ممی تو جاب سے آ کر ان کو گھر پہ بھی کام ہے
ہاں ہاں اپ پہلے بتا ہے صبح سے کچھ کر بھی نہیں پا رہی تھی اس میں پھر میں ابھی بھی میں نے کچھ بھی نہیں کیا بس
اور ایک تو ہے نا جاب وغیرہ سے کہیں سے کہیں سے بھی مطلب جلدی چھٹی نہیں ملتی ہے
ہاو صحیح کہہ رہی ہو آپ بالکل چھٹی نہیں ملتی ہے
چھٹی ہوتی پھر وہ بولنے میں بھی ڈر لگتا ہے پوچھنے کے لیے اور جیسے تیسے پوچھو تو دس بات سنو گی کہ آپ کی تو چھٹی ہی رہتی ہے وہ
ہاں پتہ نہیں کتنی چھٹی چاہیے ہوتی ہے اپ کو یہ وہ
اب ہاؤس وائف لوگوں کے لیے نا کیا ہی کر سکتے ہیں کچھ نہ کچھ ایسا ہو ہی جاتا ہے
ہاں اس چھٹی لینی پڑ جاتی ہے
ہاں آج میرے کو بھی ایسیچ سننا پڑا ان کو بہت غصہ لگتا ہے جب ارے ایک بار چھٹی کے لیے بات کیا تھوڑا سا ہم لوگ کا مطلب دقت ہو گیا ہے کہ ہم سوچے اگر یہ لوگ سب سٹرڈے جاتے ہیں تو سٹرڈے جاتا تھا سٹرڈے اور سنڈے سنڈے کو ریٹین آ جاتے یہ لوگوں نے کیا کر دیا ہے ہاں بکنگ کر دیا ہے کل کا کل جائیں گے مطلب فرائیڈے کو نکلیں گے تو سٹرڈے کو ریٹرن آئیں گے سنڈے گھر پہ ریسٹ کریں گے اب وہاں اب میں یہاں چھٹی لے رہی ہوں چھٹی نہیں دے رہی بول رہی بھائی چھٹی کرنا ہے تو تم آج سٹرڈے کر لو اور فرائیڈے سے کرو گی تو فرائیڈے اور سیٹرڈے سنڈے تمہارا تین چھٹی تین چھوٹی کیوں کاؤنٹ کر رہی ہو آپ دو ہی چھٹی کاؤنٹ کرنے کا مط
اور کیا بھائی وہی اور سنڈے تو کوئی وہی نہیں ہے نا سنڈے کو تو اپ
تو میرا من کہرہا ہے کہہ دی آپ غلط جوڑ رہی ہیں آپ کو بس دو ہی دن کی چھٹی دے رہی ہیں ایک دن کے تو گورنمنٹ چھٹی ہے اس میں کیوں جوڑ رہی ہیں آپ رمنے کائ لو صبا کرنا ہی بتا رہے ہیں میں میرے کو خود ہی اچھا نہیں لگ رہا ہے چھٹی کرنا بھائی کیا بولوں ابھی نہیں نہیں کون دیکھے گا اسٹوڈنٹ کو اسٹوڈینٹ کو کون دیکھے گا ہم لوگوں کے پاس ٹائم نہیں ہے ہم اپنا کلاس دیکھیں گے کہ آپ کا دیکھیں گے یہ وہ اور وہ بچے تو مطلب کل ہی جو بچے آئیں گے آئیں گے اور پرسوں تو سٹرڈے کو تو کچھ زیادہ بچے نہیں آئیں گے سٹرڈے کو صرف سٹرڈے کو سر تو کیپوٹر کا کلاس چلے گا تو بس وہی ہے جو بھی ہے چار پانچ بچے آ گئے وہی بڑی بات ہے
ہاں ہاں
اتنے بچے آئیں گے سٹرڈے کو اب وہی بول نہ تو ان لوگوں کونا برا لگ رہا ہے کہ جا کیوں رہی ہے یہ پھر یہ میڈم آپ سنڈے کو چلے جانا میں نے کہا میم میرے ہاتھ اس میں تو ہے نہیں اور آلموسٹ بک وہ ہو چکی ہے تو میں سنڈے کو چلی جاؤں ہاں پہلے سے میں نے بولا میم یہ سب تو پہلے سے ہی بک ہوا ہے تو میں میرے کہنے سے ویسے سنڈے کو جا سکتی ہوں میں
صحیح بات ہے یہ چیزیں تو کہتے ہیں میرے اوپر نہیں ہے نا
ہاں ایسا ہے نا ہم ایک سنستھا جوائن کیے ہیں نہ تو وہ سنستھا میں ابھی تی یہ مطلب یہ ایک سال ہونے والا ہے جوائن کی ہوں میں تو اس میں ٹریننگ کے لیے ایک دن کا ٹائم جائے گا مطلب آج جائیں گے تو آج رات رکیں گے ادھر دوسرے دن ادھر آئیں گے واپس گھر پہ ٹھیک ہے
اچھا
ہاں تو بھائی اب اس میں میں کیا کر سکتی ہوں کہہ رہی ہیں آپ تو ایسے کہہ رہی ہیں میں نے بولا نہیں کہ مجھے وہاں جانا ہے بس سمپل سی بات ہے سنستھا وہ ہے کہ مطلب ایسا بچوں کو کوچنگ وغیرہ تھوڑا بہت کرا لیتے ہیں اور وہیں سے اپنا جو کچھ ہاں تو سائیڈ میں میرا یہ چلتا ہے صبح اپنا دو گھنٹ تب مجھے اس میں دینا رہتا ہے ایسا اس میں بھی ان لوگوں کو یہ ہورہا ہے
ایسے تو آپ کو بہت کام پڑ جاتا ہوگا نہیں
کام کام تو پوچھو مت میرا ٹائم اتنا بزی رہتا ہے نہ کہ لا ئیں بتا ئیں اس سمے بچے کمارا ہے اس کے لیے مجھے سروے کر کے کرنے جانے کے لیے بولا گیا ہے
اچھا
تو برسات ہو رہا تھا پھر بیچ میں کسی سینئر ہمارے جو گنت ہے ان لوگوں نے اپنی طرف یہ کر لیا تو بھی مجھے یاد تو پتہ کرنا ہے اس کے لیے میں سوچ رہی تھی سنڈے جاؤں گی ایسے ایسے رہ جاتا ہے نا جا نہیں پا رہے ہیں اسٹوڈنٹ ہمارے پاس کم ہو گئے ہیں تو وہ وہ دیکھنے کے لیے جانا تھا مطلب دو گھنٹہ ہمارا یہی چلتا ہے کہ گھر کا کام کر کے پھر بچوں کو اسک
تو سروے کی پیمنٹ تو الگ دیتی ہوں گی نا وہ لوگ
نہیں نہیں مطلب یہ کہ اگر آپ کو سنستھا سے جوائن کری ہے تو جس چیز کے لیے اگر آپ کو بچ بچوں کو کوچنگ پڑھانے کے لیے دی ہیں تو آپ خود بچے ارینج کریں گے اپنے ایریا میں اور بچوں کو آپ گائیڈ کریںنگے کو اسٹڈی وغیرہ کرانے کے لیے ایسا ہے تو وہ ہم کو ہی کرنا پڑتا ہے ٹھیک ہے تو وہ پھر ہم کو گھر کے کام کرتے کرتے بارہ بجے تک کبھی بچوں کو اسکول سے پک اپ کرنے پہنچ پاتی ہوں اور کبھی نہیں ایسا ایس آ جاتے ہیں لڑکی تھوڑی بڑی ہے چودہ سال کی ہے چودہ سال کی ہے تو پھر کبھی اگر میں نہیں جا پاتی ہوں لیٹ ہو جاتا مجھے تو دونوں بھائی بہن
آ جاتے ہیں پھر ہوں آپ ایک میڈ رکھ لیجیے نا اپنے گھر پہ اتنا آپ کو کام پڑ جاتا ہے تو
ارے اپن نے اس کو بول بولا نہ پیمنٹ تم دوگی نا اگر اس کے کچھ بولیں گے تو بولیں گے پیمنٹ تو تم دو گے نہ ان کو
ارے واہ مطلب اس میں بھی وہ ہے بتاؤ ذرا
نہیں دیکھو کچھ نہیں اگر ہماری آ اسکی جو فیملی لگای ہے ہمارے دو بچےٹھیک ہے لوگ ہی روک رہے گا نا تو کام کم رہتا ہے
اچھا
کام کم رہتا ہے نا پھر یہ چھوٹی فیملی ہے تو کام بھی تو کم ہی رہے گا تھوڑا سا کھانا بنا لو ہو گیا
ہاں یہ بات بھی صحیح ہے
ابھی ان کے دونوں بھائی ہیں دونوں بھائی کے بچے ہیں تو بھائی اپنے کو تو کھانا پورا پورا ٹائم ٹیبل پہ بنا دینا پڑتا ہے نا
ہاں یہ بات
سب کی دیکھ ریکھ کرو فیملی سنبھالنا آسان ہے بھائی ایسا لگتا نہیں ہے اور کوئی تھوڑی نا ہمیں ہمارا خرچہ دے گا ہمیں تو اپنا کرنا پڑتا ہے نا
یہ بات بھی صحیح ہے
پھر ہمیں ان کا تو کرنا ہی کرنا ہے پھر ہمیں اپنا خرچہ نکالنے کے لیے وہ کرنا پڑتا ہے چلیے پھر آپ بھی اب دوا ووا کھا کے تھوڑا سا آرام کر لیجیے گا جیسا بھی رہے گا آپ مجھے میسج کر دیجیے گا
ہاں ہاں ٹھیک ہے ٹھیک ہے
ہاں آپ پھر تھوڑا دیر بعد ہم ہمیں بتائیے گا ہاں
ہاں ٹھیک ٹھیک
ہوں
وہ آپکے ہیں